ہلو ہلو وعلیکم السلام آ رہی ہے آپ کو نہیں آ رہی کیا
ہاں
جی میں خیریت ہوں میں خیریت ہوں ماشاء اللہ کیسے ہو
الحمد اللہ آ آ آج کل نوکری کی تلاش کر رہا ہوں دعا کرو کہ اللہ حلال اور اچھی روزی عطا کرے
آمین اللہ محنت کرنے والے کو بہتر رزق دے آدھاساو ہو انسان کا فرض ہے کہ آ محنت کرے اور علاج کمائی کی کوشش کرے
بالکل بالکل کبھی کبھی لگتا ہے کہ نوکری ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے
جی ماشاء اللہ بالکل صحیح کہا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے جناب ہمیں کوشش کرنے کرتے رہنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ بھروسہ رکھنا چاہیے
جی صحیح فرمایا میں روز آگںی تو بیچتا ہوں اور نئی چیزیں سیکھ رہا ہوں اور انٹرویو کی تیاری بھی کر رہا ہوں
ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے صحیح کہا طریقہ ہے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ محنت کرو اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو
بالکل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جلدی پیسے کمانے کے لیے غلط راستہ اپنا لو
نہیں نہیں نہیں یہ غلط کہتے ہیں نہیں بھائی حلال کمائی کم ہو تو اس میں بر برکت کو ہوتی ہے حرام کمائی چاہے زیادہ ہو اس میں سکون اور برکت نہیں ہوتی
جی یہ بات دل کو سکون دیتی ہے
ماشاء اللہ ہاں اور نوکری چھوٹی ہو یا بڑی ہوتی نہیں ہوتی ہر حلال کم عزت والا ہے
جی ہاں اگر شروعات چھوٹی نوکری سے کرنی پڑے تو
اس میں کوئی شرم نہیں ہوتی محنت سے کیا گیا ہر حلال کام سمان کی بات ہے
ج ا جی آج کل لوگ صرف تنخواہ دیکھ کر ہی نوکری چلتے ہیں
تنخواہ ضروری ہے لیکن ایمانداری اور اچھا ماحول اور الار کمائی اس سے زیادہ ہیم ہیں
ج جی بالکل صحی رہال نوکری ملنے کے بعد بھی انسان
جی نوکری ملنے کے بعد بھی انسان کو اپن ہاں ہاں اور سمے کا بھی دھیان رکھنا چاہیے سمے کی پابندی ایمانداری اور ذمہ داری اچھے کرمچاری کی پہچان ہے
ج ہ جی ہاں اگر بہتس غلط کام کرنے کو کائی تو تو
جہاں تک ہو سکے غلط کام سے بچنا چاہیے اور جہاں تک ہو غلط کم سے بچنا چاہیے اور سالین نتا سے منع کرنا چاہیے
جی رسک تو اللہ کے ہاتھ میں ہے
رشق تو اللہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے بالکل صحیح صحیح کہا آپ نے لیکن اللہ نے ہمیں کوشش کرنے کا بھی حکم دیا ہے
جی میں کمپیوٹر کا کورس بھی سیکھ رہا ہوں اس کے ساتھ میں
ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے بہت اچھا ہے نئے اسکل سیکھنے سے نوکری کے اوسر بڑھ جاتے ہیں
ہ جی ہاں اور ویسے کیا کاروبار کرنا ابھی اچھا ہے
اگر ایمانداری اور اور ہلؤ طریقے سے کیا جائے تو کاروبار بھی بہت اچھا لیا ہے
اچھی اور کئی لوگ نوکری اور کاروبار دونوں کرتے ہیں ان کا
اگر دونوں لال ہو اور ذمہ داری ٹھیک سے نبھائی جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں
بے روزگاری میں سب سے ضروری چیز کیا ہے
سب ر ڈا محنت اور امید
ہوں کبھی کبھی لوگ دوسروں سے اپنی تلنا کرنے لگتے ہیں
جی تلنا کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی محنت پر دھیان دے
صی کہااں
اگر نوکری دیر سے ملے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے
جی ہاں کیونکہ ہر چیز کا سمے اللہ بہتر ہی بناتا ہے
جی بالکل
چے نوکری ملنے کے بعد بھی انسان کو سیکھتے رہنا چاہیے
ہاں سیکھنا کبھی نہیں بھولنا چاہیے
ہی ہوں میں انگریزی اور کمپیوٹر دونوں سدھارنا ہی چاہتا ہوں
جی یہ تو بہت اچھا بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ تمہارا فیصلہ صحیح ہے
م جی اور لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار بھی ضروری ہے
جی جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے اچھی اخلاق انسان کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے
جی اگر کسی کرمچاری کی تنخواہ سمے پر نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے
اسلامی شکشکوں میں کرمچاریوں کے ساتھ نیائے کرنے اور ان کا حق سمے پر دینے پر زور دیا گیا ہے
اچھا اس کا مطلب اچھا مالک بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اچھا کرمچاری ہے
جی بالکل
ہوں الحمد للہ آج کی بات چیت سے مجھے بہت حوصلہ ملا
اللہ ہم سب کو اللہ رک وال روز ایمانداری سے کام کرنے کی توحفع اور سفلتا کا آت فرمائیں
آمین
آمین یا ال بل آلمین
جی بہت اچھا ہے اور روزگار انسان کی زندگی کا اہم حصہ ہے حلال طریقے سے کمایا گیا رزق انسان کے لیے برکت کا ذریعہ ہوتا ہے
صحیح کہا لیکن آج کل نوکری پانا آسان نہیں ہے
ہاں پرتیوگتا بہت بڑھ گئی ہے اس لیے محنت صبر اور لگاتار سیکھتے رہنا ضروری ہے
صحیح صحیح کہا میں سر کاری نوکری کی تیاری کر رہی ہوں لیکن ساتھ میں پرائیویٹ نوکری کے لیے بھی آودن کرتی رہتی ہوں
جی یہ تو بہت اچھی سوچ ہے آپ کی ایک ہی راستے پر نربر رہنے کے بجائے کئی افسروں کی تلاش کرنی چاہیے
جی جی بالکل صحیح ماشا اللہ آپ نے بالکل صحیح کہا کچھ لوگ کہتے کہ اگر نوکری نہ ملے تو چھوٹ چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دینا چاہیے
جی بالکل اگر کاروباری ایمانداری اور حلال طریقے سے کیا جائے تو وہ بھی سمان جنک روزگار ہے
جی جی صحیح کہا آپ نے کئی لوگ چھوٹی نوکری کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں
ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے محنت کی ہر حلال کمائی عزت والی ہوتی ہے آ کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا
جی جی بالکل صحیح کہ انٹرویو سے آتم ووشواس بھی بڑھتا ہے اور بہت ضروری ہوتا ہے
ہاں اور سمے کی پابندی صاف ستھرا ویوہار اور سچائی بھی اچھی چھاپ چھوڑتے ہیں
آج کل کمپیوٹر اور انگریزی کا گیان بھی لگ بھگ ہر نوکری میں مانگا جاتا ہے
صحیح کہا اس لیے نئی نئی اسکل سیکھتے رہنا چاہیے
جی بلکل اگر نوکری دیر سے ملے تو کیا کرنا چاہیے
ہمت نہیں ہار نی چاہیے بس اور اپنی تیاری کو جاری رکھنا چاہیے اور اللہ سے دعا کر رہنا چاہیے
جی بلکل صحیح کہا کچھ لوگ غلط راستے پہ جلدی پیسے کمانے کی صلاح دیتے ہیں
ہ وہ صحیح نہیں ہے ویسے حرام کی کمائی سے بچنا ہی چاہیے حلال کمائی کم ہو تب بھی اس میں برکت ہوتی ہے
نوکری ملنے کے بارے میں انسان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہیں
نوکری ملنے کے بعد انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام کو ایمانداری سے کرے اور سمے پر پہنچے کسی کا حق نہ مانے اور اپنے اس سستھان کے نیموں کا بھی پالن کریں
اگر مالک کرمچاریوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرے تو کیا کام کرنا چاہیے
ہ ہ بلکل اور ا جی دوبارہ فرمائیے
جی ایسے ہی پوچھ رہی تھی کرمچاری کو اپنے مالک کے ساتھ سمان اور ایمانداری سے پیش آنا چاہیے
جی ہاں میں نے سنا کہ آج کل آن لائن کام بھی بہت افسر رہتا ہے
جی جی ہاں کاؤنسلنگ آن لائن پڑھنا گرافک ڈیزائن کنٹینٹ رائٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ لیکن یہاں بھی ضروری ہے کہ کام وید اور ایمانداری سے کیا جائے
جی کیا پڑھائی پوری کرنے سے پہلے بھی انھو لینا چاہیے
اگر افسر ملے تو انٹرن شپ یا پارٹ ٹائم کم کرنا اچھا رہتا ہے اس سے انبھو بڑھتا ہے
جی کبھی کبھی اسفلتا سے من ٹوٹ جاتا ہے نا
جی آسفل کا انت نہیں ہوتا ہر آسفل ہمیں کچھ نیا سکھا تی اور آگے بڑھنے کی طاقت دیتی ہے
جی صحیح کہا انسان کو اپنی محنت پر بھروسہ رکھنا چاہیے
جی بلکل صحیح کہا اور اللہ پر توکل لا بھی رکھنا چاہیے محنت اور دعا دونوں ساتھ چلے تو انسان آگے بڑھتا ہے
جی انشاء اللہ میں پوری لگن سے تیاری جاری رکھوں گا
اللہ تم حلال عزت والی اور کرار والی روزی عطا فرمائے ہلو
جی آمین اور اللہ سبھی بے روزگار لوگوں کو بھی اچھا روزگار عطا فرمائے
آمین یا رب العمین مطلب کہ دیکھو ہمیں کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہنا چاہیے گھر بیٹھے یا کہیں بیٹھ بیٹھے بیٹھے ہمیں ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس لیے ہمیں اپنی کم سے کم بے روزگاری ہی صحیح پر کام کرنا ہی چاہیے
بلکل آمین اور سنائیے
آں تو سب خیریت جی میرے گھر پہ سب اچھے ہیں آپ بتائیے
چلیے کبھی ملتے ہیں پھر
جی جی بالکل آنا کبھی ملنا آپ سے ملاقات کر کے ہمیں کافی اچھا لگے گا
جی ہمیں بھی بہت کافی اچھا محسوس ہوا آپ سے بات کر کے
جی جی جی کبھی آئیے
جی دوبارہ فرمائیے
جی جی شکریہ آپ کا بہت بہت دھنی واد
جی آپ آپ کا بھی بہت بہت دھنیواد چلیے ملتے ہیں خدا حافظ